السلام علیکم
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم کیسی ہیں
ولیک ہاں الحمد للہ
ہوں
کیا بنایا آج ناشتے میں
آج میں نے ناشتے میں بنایا آملیٹ بنایا دال بنایا اور روٹی اور اسے آملیٹ میں نے بنایا انڈا کو یعنی گھول کر بریڈ کو یعنی اس سے ہلکا سا بریڈ یعنی آملیٹ گ کٹورے میں انڈا کو گھول کے اس کے بعد توے پہ ڈال دیا اس کے بعد بریڈ اس کے اوپر سے سیک کے پلٹ دیا دونوں سائڈ سے سک گیا اس کو نکال دیا یا ہمارا آملیٹ بن گیا نمک وغیرہ ڈال کر اس کے اندر مرچی نمک ڈال کر
مرچی نمک ڈال کے اور کیسے ہیں سب آپ کے پاس
دال میں نے بنایا ہاں میں نے بنایا چنے کی دال بنائی تھی آج
کس کا
فرائی والا جیسے میں نے اس کے اندر پیاز ہاں میں بتاتی ہوں دال کو دھو کر پھر اس کے بعد میں نے ہری ہری مرچی پیاز کاٹ لیا پھر اس کے بعد کاٹ کے اس کے اندر تیل ڈال کےہلکا تیل گرم ہو گیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر پیاز ہری مرچی ڈال کے پک گیا ہلکا بھورا ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے جیرا ڈال جیرا ڈالنے کے بعد اس کے بعد دال ڈال کر انے اچھے سے بھون کر پانی ڈال دیا جتنا یعنی اپنے انوسار پانی ڈالنا ہے پھر اس کے بعد سیٹی لگا دیا میں نے ایک دوسی جی ہاں کوکر میں بنایا ہاں کوکر میں بنا
تو بگار دے کے کوکر کا ڈھکن لگا دییے
جی ہوو ایک دو تس دو سے تین سیٹ ی میں پک جاتا ہے دال
اچھا تو کیسے جب روٹی چپاتی سے کھاتے ہیں اسے
ہاں پھر ہاں ہاں اسی طریقے سے بنا روٹی بھی یعنی سیم ہم وہی روٹی تو چپاتی ویسے بنائے ہیں آٹا گوند آٹا گوند کر سمپل طریقے سے توے پہ بنایا ہم نے روٹی سیکا ہے اچھا اور آپ نے زیادہ نہیں دس سے ہاں دس سے پندرہ منٹ میں بن جاتا ہے دال ہمارا پک جاتا ہے
جی ہاں جیسے کہ میں نے آج یہ بنوائی تھی کیا کہتے ہیں اسے آلو وڈا بنوائی تھی ناشتے میں بریڈ کا ہی ہوتا ہے وہ بریڈ کا ہی ہوتا ہے وہ ہوں جیسے جیسے آلو میں نے پہلے آلو بوائل کر لیے ہاں کے جی آلو بوائل کر کے پھر اسے چھیل لیا تھوڑا سا پھر پیاز پیاز گولڈن براؤن ہری مرچ ڈال کے آلو چھوڑ دیا آلو چٹنی بنائی میں نے پہلے پھر جب بریڈ تے سے ایک میں نے اس سے بڑے سلائز لی پھر تھوڑے پانی میں ڈپ کر کے اس میں آلو ڈالی میں نے آلو ڈالی پھر اس میں گول بال بناتے بال بناتے کے جو کہ سائڈ میں رکھ دی میں نے ایسے ٹوٹل دس بنائی بال
یعنی اس کےاندر ہلکا تیل لگا کے کب بھی بنائے تھے آپ نے تیل یعنی ملا کے جیسے ہلکا سا تیل سی
نہیں نہیں تیل نہیں لگاتی تیل میں چٹنی بنا کے رکھی ہو آلو کی پانی تھوڑا سا ڈیپ کرتے اسے سافٹ ہونے کے لیے وہ تو پالکی ای سے رہتے نا آلو وڑا
ہوں
پھر اس میں جیسے بیسن بھگوائی میں نے بیسن میں نمک ہلدی بیکنگ پاؤڈر ہری میرچ ڈالی اسے مکس کری میں نے پانچ سے دس منٹ مکس کر اس چھوڑ جی دس پندرہ منٹ کے لیے میرے جتنے مطلب وڑے بن گئے آلو کے بول میں نے بنا لیا آٹھ سے دس اس کو سائڈ میں رکھ دی پھر میں نے کڑھائی لی کڑھائی میں ہاف کے جی ریفائنڈ آئل ڈالئے اس میں تھوڑا آئل ایک دم اچھے سے گرم ہونا چاہیے پھر جیسے میں نے وہ بال بنائی تھی میں ڈیپ کری جو بیسن میں نے بھگوئی تھی
اس میں یعنی ڈیپ کر کے آپ نے اس کے اندر ڈال دیا تیل میں
ڈیپ کی میں نے اسے پھر میں نے اسے گرم تیل میں بوائل پے فرائی کر دی میں نے اورے ٹوٹل کتنا بیس منٹ بیس سے تیس منٹ لگ گئے مجھے سارے بالس کو ٹرائی کرتے بہت ہی اچھی لگتی ہے پھر میں نے اس کے ساتھ گرین چٹنی بھی بنائی
گرین چٹنی کیسے بنایا آپ نے
چٹنی ریسیپی اس میں ہری مرچ اور کوت میر پودینہ زیرہ پھر لسن کی کلی ڈالی پھر وہ دالیاں آتا ہے وہ دال کے باریک پیس لی میں نے چٹنیوں پھر دلکے ہاں مرچ نہیں ہری مرچ اور دھنیا ہرا اس کو سب ہا میسکر میں باریک پیسنا ہے پھر بعد میں میں نے اسے چھوکا دی جیسے رائی کا تڑکا لگائی رائی ڈال کے تیل میں تھوڑا تڑکا ماری جو تڑکا تھا وہ چٹنی میں ڈال دی جو میں نے پودنے کی کوتمیر کی چٹنی بنائی تھی بہت ہی مطلب اس میں تھوڑا نمک شوگر بھی ڈالنی چاہیے اس میں بڑے اچھی لگ
اور بہت ٹیسٹی بنی ہوگی میں بھی ٹرائی کروں گی بنانے کی پائ
اتنا پتا ہے وہ کھا لیتے تو بھوک نہیں لگتی بچوں کو کھانے کے لیے اتنا ٹیسٹی لگتے واڑے ہو پھر اس پہ فرائی کے بعد گرما گرم ہم لوگوں نے سب نے بیٹھ کے گرین چٹنی سوس سب سے ڈیپ کر کے کھائے پھر میں نے کھچڑی بنائی تھی ہاں گرم مسالے کی کھچڑی کچھڑی ویسے ہی نا کے کھچڑی جیسے کہ میں نے گولڈن پہلے آئل ڈال دی کڑھائی کوکر میں اس میں انیوں دال لیا انیوں گولڈن براؤن ہونے دیے اسکے بعد جیرا رائی گارلک پیسٹ پھر اس ٹرمیرک پاؤڈر یہ ڈال کے پھر میں نے پانی ہی ڈالی ہری مرچ کی دالی پرائلی پانی ڈالی میں نے چار گلاس دو گلاس رائس کہ جسا پانی پانی کو اوبال آتا ہے پھر اس میں میں رائس ڈالی جو میں نے دو گلاس رائ رائس لی اس کو واش کر لی میں نے واش کر کے ڈرین کری پھر میں نے کوکر میں چھوڑ دی چاول
یعنی آپ نے کوکر میں بنایا اس کو چاول کو
ہلو
آج
پندرہ پندرہ سے بیس منٹ لگے مجھے بنانے کے لیے بہت ہی ٹیسٹی کھچڑی بنی ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ ٹماٹے کی چٹن اچ ہاں
آپ ٹماٹر کی چٹنی کھاتا ہیں ہم لوگ بناتے ہیں آلو کی چٹنی اس کھچڑی میں
امم اب یہ ہمارے پاس تو اس کی چٹنی بنتی ہے ٹماٹے کی جیسے کہ میں نے ہاف کے جی
آپ نے سمپل بنایا آپ نے بہت سمپل بنایا ہے کھچڑی
ہاں سمپل ہی کھاتی ہے ہمارے پاس نہیں نہیں دال نہیں کھاتے سمپل ہی کھاتے ہے اسکے بعد چٹنی ہے ٹمایٹو کی جیسے کہ میں نے کڑھائی میں تیل ڈال لی پھر اونن ڈال گارلک پیسٹ ٹرمیرک پؤڈر ریڈ چلی پوڈر دھنیا پوڈر ڈال کے زیرا رائس ہری مرچ چیر کے دالی میں میں نے اسے تھوڑے سوٹے کر لی پھر اس کے بعد میں نے جیسے ہاف کے جی ٹومیٹو چوپ کیے تھے وہ ٹومیٹو بھی چھوڑ دی پھر اس میں پکنے دی میں نے اسے ٹوٹل بیس سے پچیس منٹ ٹائم لگتا ہے جب بننے کے لیے کیوں تو ٹمیٹو جو رہتے کچے رہ جاتے ہیں اسے بہت اچھے سے پکانا ہوتا ہے اسے میں نے ڈھکن ڈھک کے اسٹیم کے لیے چھوڑ دیا پندرہ سے بیس پچیس منٹ لگے وہ چٹنی بننے میں
آپ نے ٹماٹر کو یعنی کہ اسٹیم کیا تھا بھاپ میں پکایا تھا
ہاں بھانپ میں چٹنی بھی بنائی میں نے ٹماٹر تو بھاپ میں چٹنی بھی ہے ڈھکن ڈھاک دی میں نے اس میں بہت ہی مطلب اچھے پھر جیسے میں نے بیس سے پندرہ منٹ میں ڈھکن نکالی تو ٹماٹے اچھے سے پک چکے تھے اس میں میں نے اوپر سے گری دھنیا کوریےنڈر لیفز ڈالی اس سے بڑھیا دھنی فورین ڈرلیوز اس سے بڑھیا سوادشٹ بنتی ہے وہ جیسے بھی ریٹ ریٹ بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے پک گئی تھی وہ پھر اس پہ ہم نے کھچڑی کے ساتھ سرف کر کے کھائے وہ بہت لاجواب بنی ہو
بہت ٹیسٹی بنا ہوگا ہے نا
ہاں ہاں بہت ہی پھر جیسے کہ پکوڑے بھی بنے تھے سنڈے ہوتا ہے ہمارے پاس تو دن بھر چلتا رہتا ہے ناشتے پکوڑی جیسے پیاز کی پکوڑی بنائیی تھی میں نے بیسن بھیگوئی اس میں ہری مرچ اور گارلک پیسٹ ٹرمیرک پاؤڈر سالٹ ڈالی میں نے بیکنگ پاؤڈر ڈال کے پھر اونین ایک دم باریک باریک چوپ کر کے بیسن چھوڑ دی میں نے پھر اس میں جیسے کڑھائی میں آئل ڈالی میں نے کڑھائی میں آئل ڈال چھوٹے چھوٹے بالس جو پکوڑے بنتے ہیں وہ فرائی کر لیا ہم نے پھر ہم نے شیز وان چور سوس چللی ساس جو اس سے سرف کک کر کے کھائی بہت ہی لاجاب بہت ہی ا
ہاں ہاں بہت اچھی ریسیپی آپ نے بتائی بہت اچھا میں بھی ایک بار ٹرائی کروں گی ضرور بناؤں گی اور میں نے بھی تو یہ آج بنایا تھا دالے ایک بنائے تھا میں نے اور دال پٹھی بولتے ہمارےادھر دال پھٹی بنتا ہے جیسے کہ جیسے ہم دال بناتے ہیں دال جیسے بناتے پانی پانی بوئل ہونے کے بعد دال ڈال دیتے اس کے اندر چنے کی دال ہو یا کوئی سی بھی دال ہو اس کے اندر ہم ڈال کے ہری مرچ نمک وغیرہ ڈال دیتے ہلدی ڈال دیتے اس کے اندر پک جاتا پھر اس کو یعنی پورا ملا دیتے ہیں دال کو پھر ہم تھوڑا سا آٹا گوندھ کر تھوڑا تھوڑا یعنی کہ چپٹا ٹائ میں اور بناتے ہیں ہم ہاں لمبا لمبا تھوڑا چپٹا ٹائپ میں بناتے ہیں
ہاں ہاں
کہ ہاں تو اپنے یعنی ایک مٹھی کے ح ساب سے بنا لیتے یا ایک باٹی کے باٹی کے کٹورے کے حساب سے بنا لیتے ہیں جیسے دال پک جاتا ہے ہم اس کے اندر بوائل ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں ڈال کر ہاں وہ ہاں وہ ٹیسٹی لگتا ہے بہت زیادہ اس میں تھوڑا بائل ہو جاتا تو پک جاتا ہے اندر سے پک جاتا ہے پورا تو اس کے بعد ہم چھونکا چھونکا لگا دیتے ہیں جیسے کہ جیرا اور لال مرچ ڈال کے تیل ڈال کے اس کے اندر ڈال دیتے چھونک لگا دیتے ہیں بہت ٹیسٹی بن یہ کھاتے ہیں نا بہت ٹیسٹی بنتا ہے ہم گرمیوں میں زیادہ یہ بناتے ہیں ہم لوگ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں ہاں
ہاں ہاں ٹھیک ہے چلیے میں بھی آپ کی ٹرائی کروں گی ریسیپی مجھے بہت پسند آئی آپ نے آپ کی ریسیپی بنائی ہے ٹھیک ہے چلیے اللہ حافظ اللہ حافظ